اسلام علیکم باجی
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں
بس بس میں تو ٹھیک ہوں اور کیا ہو رہا ہے آج کل
بس بڑیا اور بس اور بہت زیادہ نا کیا کہتے ہیں مما امما کو پیروں میں گھٹوں میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے
آے ہاے باجی یہ تو سبھی عام بیماریاں ہو رکھی ہیں اس میں تو پتا ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا گہٹنوں کے درد کا تو مطلب ایجڈ لوگوں سے لے کے عمر دراز مہیلاؤں تک پورسوں تک سب کوئی ہو رہی ہے یہ تو کیائی نوی بیماری سی لگ گئی کمر درد ہو گیا گھٹنے درد ہو گئے دیکھ کھائی جائے باجی یہ کیا درد ہے کیسا ہے کھان پین سے ہے کیا ہے پتہ ہی نا ہے
جی باجی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں ایپ کررے نا پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ نا آج کے لوگوں کو کھانا بھی بہت خراب ہو گیا ہے اور لوگ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے ہیں آپ ہی دیکھنا ہوگا
یہ تو صحیح کہا باجی آپ نے یہ تو میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یہ تو دیکھو آج کل کے کھان پین پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے ایک تو کھانا پینا لوگ باگو کےایسے ہو گئے ہیں پہلے جو چیزیں تھی وہ اب نہیں ہے پہلے کے کھان پین اتنے اچھے دیکھ آج کل کا تو بازی ایسا کچھ بھی نہیں ہے
جی جی باجی بالکل آپ بالکل درست فرمارہی ہے ہیں آپ دیکھیے آج کل کا کھانا دیکھ یہ کتنا خراب ہوگ گیے امی ابو تو پھر بھی گھر کا کھانا ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں میں نے سوچا آج آپ کو کو فون کر کے آپ سے بات کر لو آپ سے مشورہ کر لو کیونکہ آپ تو رابطہ بھی نہیں کرتی ہو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہو
بس بس باجی میں آپ کو کیا بتاؤں دراصل میں اسکول کھل گئے ہیں بچوں کے تو میں اس میں لگی ہوئی تھی اب آپ کو پتہ تو ہے بچوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں صبح اٹھاؤ بھیجو اتے ان کے میرے شوہر جاتے ہیں اتے پھر میں کام لپٹاتی ہوں باجی پھر وہی بس بچے وچے کچھ بچے میں ٹیوشن کے لیے ڈال لیے آج کل میں نے کہا میرا سمے بچت سمے تھوڑا سا وتیت ہو جائے گا تو بازی بس اس میں سمئے ہی نہیں لگتا ہے ہمیں
نہیں نہیں باقی بالکل آپ صحیح درست فرما رہیے آپ ایک یہ اسلام میں بھی صحت کا بہت خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے وہ میرے نبی ہے ویسے بھی کتنا کچھ سہا ہے کے آپ اپنا اور اپنا شریر صحیح رکھیں گے اپنی صحت صحیح رکھیں گے تبھی ہمیں نبی محمد ہمیں پیار کریں گے تو ہمیں اسی مومن سے پیار کرتی ہیں اور اگر ہمارا یہ شریف صحیح نہیں رہے گا تو ہم آگے کیسے اپنے کام کو آگے کر پائیں گے
ج دیک میں آپ کہ جاؤ کوئی ایسا تیل ویل لے کے آؤ تو صحیح رہ
باجی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے
اور بتاؤ باجی آپ
بس باجی میں نے یہی سوچا میں نے آپ سے بات کر لوں اور بات کروں امی کے گٹنوں میں بھی بڑی پریشانی شانی چل رہی ہے اور پتہ ہے میں نے امی کو نا ایک ایکسرسائز اور ٹوبا والا بھی ڈھونڈ کے دیا تھا وہاں پہ بہت اچھی یوگا کرواتے ہیں اور ان لوگوں کے یہاں پر ہمارے یہاں کشمیر میں پورے کے پورے ہر جگہ ہریالی ہریالی ہے ہوا اتنی اچھی ہے تو میں نے کہا امی آپ کے یہاں یہ تو گھٹنوں کا درد ہو ہی نہیں سکتا
ہاں ہاں یہ ان کو بولا کرو تھوڑا گھوما پھرا کریں تھوڑی ایکسرسائز کریں
امی کو میں نے کہا تھا باجی میں نے تبھی ان کو یوگا سینٹر کھول کے نکال کے دیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلی جائیں وہاں پہ جا کر کے جو ہے تھوڑا سا اسٹریچنگ وغیرہ کریں اور تھوڑا پیروں کو کھولیں اور اچھا ذائقے والا کھانا کھائے جس جس سے ان کے جو ہے گٹھنوں کو پوری طاقت مل سکے ان کی صحت اچھی رہے لیکن امی جو ہے نا بالکل نہیں سنتی ہے
یہی تو ہے کہ کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتے دیکھو ہم اپنے بزرگ لوگوں سے تھوڑا سا پھر یہ بھی ہو جاتا ہے یہ سوچیں گے کہ وہوں ایسے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بات آ جاتی ہے میں تو کہوں بازی کام کرنا لہسن ہوتا ہے نا لہسن
ہاں ہاں ہاں باجی
سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا گرم کر کے اور اس پہ لہسن ڈال دینا دو تین منٹ کے لیے اسے گرم ہوتے رہنے دینا پھر جب وہ ٹھنڈا ہوجائے اس کی مالش کرنا باجی اب دیکھ تو بہت آرام پڑے گا میں تو آپ کو یہ چیز ہے نا میری دادی کیا کرتی تھی آپ کر کے دیکھ رہ یہ
یہ بازی میں ایسا ضرور کروں گی لیکن ہوا کیا تھا کہ میں نے نا ان کو اپنی امی کو بولا تھا کہ آپ جب تک اپنی پورے شرل ایکسرسائز نہیں کریں گی اس اپنے کچاو نہیں لے کے آئیں گی تو یہ جوڑوں کا درد آپ کا ہوتا رہے گا اب دیکھیے باجی آج کل کا کھانا بھی تو کس حساب سے بیکاب سا ہو گیا ہے ہمارے یہاں تو پھر بھی پھل پورے اچھے طریقے سے مل جاتے ہیں کھانے کے لیے سب کچھ اچھا اور تازہ موجود ہے آج کل تو لوگوں کو تازہ زا کھانا بھی نہیں ملتا ہے میں نے کہا یہ آپ کے شریر کے اندر چربی بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں چربی بڑھنے کی بع وجہ سے ان کے گھٹنوں پر پورا کا پورا ویٹ آ گیا ہے باہار پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے نا وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے کام کریں گے
نہ نا صحیح کہہ رہی ہو بازی آپ میں تو یہی کہوں گی دیکھو ان کو صبح صبح پارک میں لے کے کہ جایا کرو ہے نا تو بڑا آرام پڑے گا
جی جی باجی میں نے امی کو یہی کہا تھا کہ آپ کو نا کیسے بھی کر کے اپنے لیے ایکسرسائز کرنی ہی پڑے گی اگر آپ آپ ایکسرسائز کریں گے تو ہی آپ کا جو ہے نا شریر کھلے گا
صحیح کہہ رہی ہو باجی بزرگ لوگوں میں بزرگ میں آ کے بس یہی تو ہو جات اس ایج میں آ کے یا تو ہمیں اپنے سواستھ کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے
جی باجی میں تو ان کے روز پیروں کی مالش بھی کرتی ہوں ان کے پیروں کو روز دباتی ہوں تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو لیکن ان کا جو وزن بڑھ رہا ہے وہ اسے بھی تو انہیں کم ہی کرنا پڑے گا نا باجی دیکھو روزانہ ایکسرسائز کرنے سے صحت تو بہتر بنتی ہے اور اسلام میں تو اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں اپنی صحت کی بچوں کی صحت کی بڑوں کی صحت کی سب کی حفاظت کرنے کی ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے اور دیکھو چلنا دوڑنا تیرات کی کرنا اور ہو گھڑچھڑ سواری کرنا یہ سب کچھ کرنا جو ہے نا یہ سارے کھیل اور والی بال وغیرہ کھیلنا ان ساری چیزوں سے نا ہم سب کو جڑے رہنا ضروری ہے اگر ہم ان سب چیزوں سے جڑے رہیں گے تو باجی ہماری شریر کے اندر اپنے آپ ہی نا ایک تازگی بھری رہتی ہے ہمارا شریر کا خون چلتا ہے پر امی جو ہے اب اس عمر میں آ کے اتنا سب کچھ کر نہیں پا رہی ہیں وہ بچوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں پر امی بالکل نہیں سمجھ پا رہی ہیں
ہاں ہاں باجی یہ تو آپ صحیح کہ
دیکھو ایکسرسائز سے بدن فٹ رہتا ہے عبادت کرنے کی طاقت بڑھتی ہے اور سستی کم ہوتی ہے بس امی جو ہے جس وقت نماز کے لیے جات ی ہیں تبھی بیٹھتی ہیں امی صرف نماز پہ میں نے کہا امی آپ کے گ ھٹنوں میں اتنی درد رہتی ہے تو ہم نماز کیسے پڑیں گی تو وہ بڑا اس چیز کا افسوس کرتی ہیں
ہے نا تو یہ بھی اس عمر میں تھوڑا سا گھٹنے وغیرہ یہ پھر چل تے رہتے ہیں بازی ورنا تو یہی ہونے لگتا ہے
میں امی کو یہی سکھاتی ہوں باجی کہ آپ اچھا کھائیں جو گوشت کی چربی ہے اس کو پگھلا کے میں ان کو بنا بنا کے دیتی ہوں تیل بنا کے دیتی ہوں اس کی جو ہے لگائیں اس کو ہر طریقے سے ان کے لیے جتنے بھی ہو سک تے ہے اتنے سارے کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں تو ان کو کہتی ہوں اسلام صحت مند زندگی ہمیشہ حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے امی آپ نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ رہیں اور ہم ہمار ہمیشہ آپ کے کام آتے اب ایکسرسائز کرنے کے لیے میں انہیں روز زبردستی لے کے جاتی ہوں ہمارے پاس بھی تو پارک کھلا ہوا ہے نا باجی آپ تو دیکھیے یہاں پہ ک کتنے بڑے بڑے بغیچے ہیں آپ دیکھے تھے نا جب آئے تھے پہلے یہاں پہ کتنے بڑے بڑے باغ باغیچے
بڑی ہریال
یہاں پہ آم کے پیڑ پودے اور اتنے آلو ب قارے کے کتنے سارا پھل لگے ہوئے ہیں تو میں امی کو وہاں پہ سیر کے لیے لے جاتی ہے اب وہاں پہ پچھلی بار تو ہم گئے تھے تو امی وہاں پہ تھوڑا بہت چل پائیں تھیں وہاں پہ باغیچوں میں گھوم پائیں تھیں اور میں تو کہتی ہوں ام امی ایکسرسائز کرنا ایک اچھی عادت ہے اور اللہ کی رضا اور اپنی صحت کی نیت سے کی جائے نا تو ثواب کی امید بنتی ہے اس سے دیکھو مجھے بھی کتنا ثواب ملے گا اماں کو لے کے جانے کا
صحیح کہہ رہی ہو باجی آپ یہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھو یہی ہے نا ہماری بھی پوری کوشش رہتی ہے ہمارے بزرگ لوگ ہیں ہےنا کوئی بیمار نہ اچھے سے ہوں تو واک کیلئے بھیجا کرو واک کے لئے بھیجا کرو
جی جی باجی ہم میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میں آپ کا دھیان رکھوں گی اور ہمیشہ فزیکل ایکسرسائز والے حصے تو تک نہ محدود رہنا اور کسی بھی غیر اسلامی دھارمک عمل سے بھی نہ ملک کو بچانے کے لیے ہر چیز میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہوں اور خود کو بھی ہمیشہ اس طریقے سے سمبھال کے رکھتی ہوں کیونکے ہمیں اپ اپنے بڑے بزرگوں کا ساتھ دینا ہی ہماری قرآن میں لکھا ہوا ہے
بالکل بالکل باجی یہ تو آپ نے صحیح کہا میں آپ کی بات سے تو ہمارے ہم لوگ بزرگوں کے لیے تو بالکل ہمیں کرنا چاہیے دیکھو یہ اس ایج میں تو سب کو آنا ہے باجی
جی جی باجی بالکل اور باجی آپ آئیے گا آپ تو رابطہ کرنے کے لیے بالکل نہیں آ رہی ہیں کب آئیں گی آپ
ہاں ہاں باجی بالکل بالکل ہے نا میں تو یہی کہوں گی آپ ایک بار نا اماں کو حکیم سے اور دکھالو
جی باجی ضرور چلیے پھر میں ملتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے باجی
کیا ہوا